ہاں السلام علیکم
ہیلو
آواز آ رہا ہے
ہاں ابھی آ رہا ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خیریت
سب الحمد للہ ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ماشاء اللہ ادھر بھی سب بڑھیا ہے آپ آپ بتائیے ادھر کا کیا حال ہے
سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے
بس کر
تب بتائیے کیا کر رہے ہیں
کیا کریں گے بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کچھ کرنے کو تو کچھ مل نہیں رہا ویسا کچھ کام جو کرے بس وہی گھر کا کام ہو رہا کھانا پینا بنانا جھاڑو پوچھا برتن کپڑا یہی تب کام ہے ابھی سوچ رہے کچھ ملے تو کریں گے
اچھا
اور منی کیسی ہے
ٹھیک ہے آج تو اتنا بدمعاشی کر رہی تھی کہ پوچھنا ہی نہیں ہے ایک دم حد سے زیادہ ہے بدمعاشی اتنا چلاتی کھیلتی ہے نا اتنا اب اتنا کبھی کبھی رونے لگتی ہے کہ شانت کرانا مشکل ہو جاتا ہے
رہ بچی ہے نا کیا کریں پریشان تو کر بھی کرے گی
پرشان کرتی ہے پاپا کے دیکھ لے گی تو اور رونے لگے گی جان بوجھ کے گی جیسے کوئی کو مار دیا ہے
ارے باپ رے باپ
عنہ کے پھر ویڈیو کال کے تھے اتنا کھیل رہی تھی نو ٹنکی دکھا رہی تھی یہ دام بہت اچھال اچھال کے ہاں
چلیے کیا مطلب کچھ بول رہی ہے آج کل تھوڑا تھوڑا
ہاں بولتی ہے نا اے دادا اے دادا خالی کرتے رہتی ہے دن ہو یا رات ہو ر رڑتے رڑتے رہتی ایک دم سے بولتے ہیں کہ اور بھی کچھ بولو تونا یہ دادا یہ دادا یہ دادا صرف دادا ہی دادا کرتے رہتی ہے
نہ
ہوں
دادا رہتے تو کتنا ناج ہوتا
ہاں بہت کھلاتے تو بہت بہت پیار کرتے بہت مانتے
ہاں کیا کریے گا سب کا زندگی ایک جیسا نہیں نہ
اور ادھر ستپور کیسے چل رہا
گھومنے آئیے گھومنے چلتے ہیں نتر ہاٹ ابھی موسم بہت اچھا ہے ادھر یہ ابھی میرا میرا دوست لوگ بھی گیا تھا کل پرسوں اتنا انجوائے کیا ہے اتنا انجوائے کیا ہے کہ ان لوگ ان لوگ کے پاس فون کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہے بھائی ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں ڈسٹ رپ مت کرو ایسے بول
ہاں
اتنا مطلب اکھرا ہے وہاں پہ
اچھا ہے ادھر ا کبھی ابھی چلیں گے نہیں ہوا تو ٹائم نکال کے بھیا کو بولیں گے کہ چلیے ہم لوگ بھی ایک دم ایک جگہ رہ رہے آٹا بھی نہیں لگ رہا
چھوٹی اور خوشی بول رہی تھی کہ سو کب بھیا گھومائیں گے ججوی ہم لوگ کو تو ہم بولے کہ یوں تو آپ لوگ کو نا بات کرنا ہوگا بھیا سے
ہاں
سمجھی ہم بولے کہ وہ تو بہ بھیا سے آپ کو نہ بات کر آپ لوگ کو نہ بات کرنا ہے وہ ہم تھوڑی آپ لوگ کو گھومنا آپ لوگ کو ہوئے تو ہم کیوں اس میں بیچ میں گھسے بات کرئیے جو جو سرمائے گا جو سرمائے گا وہ موقع کھو کھو دے گا اور کیا
ہاں وہ تو ہے یہ ہے بول رہے تھے یہ بھی کہ نہیں ہوگا تو ایک دفعہ جائیں گے سب کو لے کے ججویز ماہی راہی چھوٹی خوشی نرگس یہ لوگ سب کو لے کے جائیں گے نتر ہاٹ گھومیں گے وہاں ابھی اتنا اچھا وہاں پھل نسپتی پکل ہے پھل پورا بڑا بڑا بگان اور ابھی آم کا بھی بہت پیڑ پودا پھل دم ہےاب
اور ابھی ابھی وہ ہم لوگ ایک ایک ہی جگہ پہ گئے تو یاد ہے جہاں پہ ناؤ بند تھا
ہاں وہ سب کھول گیا سب کھل گیا اب سب بوٹنگ وٹنگ سب کر رہا اب بڑا سک تالاب ولاب سب ہو گیا بہت اچھا لگتا ہے اور ریسٹورینٹ بھی وہ لے اسٹارٹ ہو گیا تھا جو اس ٹائم بند
ہاں کتنا وہ ریسٹورینٹ کتنا کلاسک لک تھا اس کا مطلب کتنا سندر دیکھ رہا تھا
اچھا دیکھ رہا تھا ایک دم اب تو سب وہاں پہ رہنے جاتے ٹورسٹ لوگ اب وہی جا کر روکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے نیتر ہاٹ نام سے چمک گیا ہے ادھر
ایسے ایسا ہی نہیں ادھر کا رستہ پورا اچھا سے بنا دیا ہے کیونکہ سب جان رہا ہے کہ یہ روڈ بزی ہو جائے گا نیتر ہاٹ کے نام سے
ہو ہی گئے بزی اب کا ہوگا اب تو پورا ہو گیا اب باہر سے لوگ گھومنے آ رہے ہیں دیکھ ہیں کبھی کبھی انگریز لوگ آپ کے گھومتے رہتا ہے ریسٹورینٹ ایک دم ا سب روم بک کر
ہاں جھارکھنڈ کا سب سے اونچا جگہ ہے نا وہ
ہاں
اسی اسی وجہ سے سب لوگ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا سا گھوم لیتے ہیں دیکھ لیتے اور مین بات مان کے چلیے کہ وہاں پہ گھومنے کا جگہ تھا تو ہے ہی لیکن وہاں پہ ایک اسٹوری بھی ہے
ہاں ہاں مینگولیا وال
ہاں مینگولیا کا اسٹوری بھی ہے تو وہ اسٹوری بھی آدمی وہ اسٹوری کی وجہ سے بھی ادکتر آدمی وہاں پہ جاتا ہے کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا
یہ تو
اور بتائیے صبح میں کیا کھائے تھے ناشتہ میں
اؤ آ کھائیں گے روٹی بنائے تھے اور جھینگے کا سبزی بنائے تھے بوٹی کی سبزی بنائے تھے دال چاول یہی سب اور کیا بنائےگے
ہوں
ا بجان ہوا جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اب کھانا پینا رات کے ڈنر کے لیے بھیڑیں گے کچھ دیکھیں گے کیا بنانا ہے نہیں بنانا ہے ڈش تیار کریں گے تبھی نہ بنائیں گے
ابھی تو عصر عصر کا وقت ہو گیا ہے اب جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو ہم جائیں گے آج تھوڑا سا ہم کو طبیعت اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم جائیں گے تھوڑا آج مارکیٹ بہت ڈاؤن بھی ہے سنڈے تو
ہاں سنڈے کو دو بجے سے مارکیٹ ویسے ہی ڈاؤن بھی رہتا ہے
اور پیمنٹ آیا ہے تو سوچ رہے ہیں ایک ات کلو گوشت لے جاتے ہیں کھائیں گے چکن
ہوں
چکن چکن
لے جانا گھر پہ امی بنا ہی دے گی
ہاں امی کا طبیعت بھی کل اتنا خراب ہو گیا تھا اور یہ یہ کیا بولتے ہیں ہاں سارا ہم لوگ کاب کھیتی مطلب ہو گیا ہے وہ مکا لگ گیا ہے ہاد
ہاں
تو وہی میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
ہاں آپ فون کی تھے تو امی بولی کہ ابھی جا رہے گیا ہوں مکئی سے اتنا ہے اکے سب ستا اتا گیا ہے اور پھر وہاں ڈریا ہی بھی سب لگ گیا ہے کل ہی اور آج یہاں اس طرف ہونا تھا تو اس طرف بھی اب لگ گیا فون کی تھے تو امی بولی کہ میرا طبیعت ابھی خراب ہے کیسے کریں گے نہیں کریں گے اب دیکھ خو کیسے کرتے ہیں اتنے ہی سب بات کرتے کرتے فونے کٹ گیا امی کا فون سوئچ آف ہو گیا تھا پھر ہم فون کیے دادا کے فون میں تو دادا اٹھاائے تو ہم بولے کہ امی سے بات کرائیے تو دادا بولے کہ ابھی امی نہیں ہے یہی کہیں پھر دادا بولے کہ رکھو فون نہیں ہو تو پھر آئے گی امی تو پھر فون کرنے بولیں گے پھر دادا آئ تو فون کیے تو پھر امی سے بات ہوا تو امی کو بولے کی فون آف ہے آن کریے تو ہم ویڈیو کال کیے تو وہی ویڈیو کال کیے تو میا سے بات ہوا امی بات کی اتنا نو ٹنکی دکھا رہی تھی نا امی سے خوب ہنس رہی تھی ہمم
ہم ہم تھے وہاں پے ان کو امی بتا رہی تھی ارے دیکھو راے دیکھو تو اس کو دیکھو تو کیسے کر رہی ہے دیکھو نا ہم دیکھے تھے ہم
بہت بدماش کرنے کے لیے سیکھ گئی ہے کی وہو اب بول رہے تھے کی کب منہ جھوٹی کرے گی جب کرے گی جلدی کرو سے ہم بھی آئیں گے بولے رہے ہیں کی پندرہ تاریخ کے بعد ہی فون دے مطلب منہ جھوٹی کرنے کے لیے پندرہ تاریخ اس کے بعد بولے کی ہم فری رہیں گے اسی لیے ہم بولے ٹھیک ہے وہی ٹائم نہیں ہوا تو اسی ٹائم دیکھ رہا کے اسی ٹائم کریں گے منہ جھوٹی ابھی اتنا ضرورت بھی نہیں ہے آ اور تھوڑا سا بھی بھیا بھی کھیتی باڑی میں بھی
ہاں وہ تو سبھی لوگ بزی ہی ہیں ابھی
ہمم ابھی کھیتی باڑی چل رہ نا تو وہ ابھی گیے بیڑا کرنے لئی کیا بولتے ہیں بیڑا کرنے دھان والا ابھی ٹرک ٹر ائے ہاں ٹریکٹر ابھی آیا ابھی ننھےبھی عرود انہوں مل کے گئے ہیں ابھی کرنے اور پلس میں بھی شنکر بھیا بھی فون کیے ہیں ان کو بلانے کے لیے
اچھا
ہاں سب ابھی گئے ہیں وہی سب بات ہے ابھی جائے یے پھر ٹریکٹر چلے گا کھیت میں بیڑا ہوگا سب وہ ابھی پڑی کی داری کریں گے
بھی آپ بھی ساتھ میں کریے گا
ہاں جائے گے
آپ آپ کرتے ہیں یے سب کام
ہمم
ہلو
ہاں
آپ یے سب کام کرتی ہیں
ہاں تو کرتے ہیں سب وہ کرتے ہیں
پورا کر لیتی ہیں
ہاں ہاں بہت ہے
چلیے کچھ تو جادو ہوا ہے
ہاں بہت جادہ ہوا ہے اب گھر میں رہنا ہے تو کچھ تو کچھ کرنا ہی نہ پڑے گا اب ایسے ہی تو ٹائم پاس نہیں نہ کرنا ہے
ہاں ہاں مانک سے لیا تو آپ کا اپنا فیملی ہو گیا ہے اور اب تو آپ کا اپنا فیملی ہو گیا ہے تو اس میں تو آپ کو رہنا ہی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ
ہاں وہی بات ہے اب دونوں بھائی مل کے کر رہے ہیں اب دیکھو کتنا کھیتی باڑی ہو ہوتا ہے اپ دیکھیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے
ہمم
یہی توہ بات ہے اور کیا ا گھر میں پھر تین کی بات یہ تھی آج رات چل گئی بولی کہ میرا بچہ طبیعت خراب ہے وہی ادھر سر خفیہ لوگ آئے تو ادھر بس سے آئے تھے بس سے آئے نہا لوگ سب چل گئی ہے راچین
اچھا
ہاں اسی کا تبیت
لیکن لیکن پتہ ہے ایک چیز ہم میرے خیال سے میرے سوچ سے آپ لوگ کو مط مطلب آپ لوگ کا سکسیس دیکھ کے کوئی ہم کو لگ رہا ہے ایسا جلتا ہے تبھی آپ لوگ کہ گھر پہ کوئی نہ کوئی بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں
ہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہاں ؤ
کبھی بھیا تو کبھی منی تو کبھی خود آپ کبھی آپ کا بڑے بھیا ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں یہ تو آپ کا ریگولر وہاں بیماری ہے
ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تو پنکی بجی فون کر رہی ہے
اچھا فون کر رہی ہیں پنکی باجی
ہاں بڑی والی اور راہم والی
او اچھا تھینکی اچھا ٹھیک ہے ہاں بیچاری وہ بھی بہت کام کرتے رہتی ہیں
آج تو ادھر موسم دن بھر اتنا اچھا کیا تھا نا الله نہ بارش ہو رہی تھی نہ دھوپ تھا ایک دم بہت اچ چھا لگ رہا تھا اور اتنا اچھا ہوا چل رہا تھا نا ٹھنڈا ٹھنڈا ادھر ہال میں نیکالے پہڑلنگ جو رہتا ہے نا کھٹیا یہ نکالے دروازہ ڈور کھولے اتنا اچھا اوپر ہوا ارہا نا مینک سلائے اوپس سوگئی تورنت ہی سوگئی اس کو نا ایک دم ہوا چاہیے ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا کولر چلے گا تو ہوا چاہیے چاہے ایسے ہوا اس کو صرف
بنا ہے لیکن ایک دم ٹھنڈا اتنا جھیل لیتی ہے وہ ہے نا تعجب تعجب کی بات ہے